ہلو
ہیلو ہلو ہاں السلام علیکم ہیلو
ا یہاں کیسے یہی ہو
کھ نہیں لیتے ہیں آپ بتاؤ
ہاں
بولو
ہلو
کھانا کھا لیا ہاں
کانا کھانا تو نہیں کھائے ہ نہیں ہے کھانا آپ کھا لیے کھانا
اچ س ہاں ہم کھا لیے
سب
ہاں لے ہاں بس تھوڑی دیر ہوی
کاب
ہ
اور کیا
کچھ میں کیا ہوگا گھر
اور گھر میں ا کیاچی
کیا کر رہے ہیں گھر میں
گھر میں کچھ نہیں لیٹے ہوئے ہیں گھر میں کام ہو رہا تو ہم سوال
ہاں اگر امی کیسی ہے
ہم تو ٹھیک ہے
کیا کر رہی ہے
کام کر رہی ہمیں
اور آپ نے کہئے کام کرنے
ہم نہیں گئے
کیوں
کیونکہ ماربل گرا نہیں
او اور بتاؤ
کیا بتائیں آپ بتائیے
کہاں کام ہو رہا تھا ابھی لوہر دگاہ میں
ابھی تو ہو رہا تھا بنگلہ میں لوہار دگا بنگلہ
کہاں پہ
بنگلہ
کہاں پہ ہے
لوہردگا میں
او
شمار بازار پاس اور مہندی اندی کا حال سماچار ہے
ٹھیک ہے جاتے ہیں کلاس آج نہیں گئے آج کام تھا تھوڑا
ہاں تو کیا کام تھا
نہانا تھا کپڑا دھونا تھا اور جو سکھاتے ہیں میم ان کو بھی بلاک میں جو ووٹ والا کام ہو رہا ہے ابھی نا اس میں وہ کام کر رہی ہے اس لیے وہ بھی بزی ہے
ہوں
کل جائیں گے
اچھا
ہاں
اچھا کل جاؤگي
ہوں
ایک کلاس ہوتا ہے
نو بجے سے گیارہ بجے تک
کیا کیا
نو بجے سے گیارہ بجے تک
بس دو گھنٹہ بس دو ہی گھنٹہ کیوں
نہیں شروع شروع زیادہ تھا لیکن اب سیکھ گئے نا تو پریک پریکٹس کرنا ہوتا ہے تو جو وہاں کریں گے تو گھر میں کریں گے
اسی لیے اب کم کر دیے
ہاں اور برسات کا بھی دن آ گیا نا پانی میں ٹھیک نہیں لگتا
ہوں تو یہ ایپ میں کب سے ہو تم
ہم بس ابھی کچھ دنوں سے
کٹ دن سے
ایک دو سپتہ
ایک دو سو پتااس ہاں
مڈ کو تو تو آئیں گے تھوڑا دیر میں رکو تو ابو بلا رہے ہیں ہم کو
او
اور ہیلو
ہاں
بولے
پڑھائی کتنا کی ہے
پڑھائی تو ہم تو ویس تک کر لیے ہیں
اور آگے
آگے کا پلان نئے بنائے ہیں
کیا ہے
آگے کا پلان ہی نہیں بنائے ہیں
کچھ کرو
کچھ تو کر ہی رہے
ہو
اور آپ
ہمانے ٹویلتھ پڑھے
اور آگے
آگے بھی پڑھ لیں گے من کرے گا تو
ابھی نہیں من ہے ابھی کہیں اور دماغ ہے
مہندی کلاس جاتے ہیں یہ فائنل ہو جائے گا پھر کچھ اور سوچیں گے آگے
پھر پڑھائی کا من ہوگا تو پڑھائی بھی کر لیں گے
ہوں ہ ہ سب دیکھنا ہوگا
ہاں
پہلے ایک چیز میں فوکس کر
س مج
کیا چیز
پہلے ایک چیز میں فوکس کرے
ہاں ایک ہی بار سب کریں گے اتنا ہی نہ ہوگا
ہوں ہ
سب کو باری باری کرنا پڑے گا
ہوں ہ اور ابو سب کہاں گئے
ابو باہر ہے جمشید پور میں
او
ہاں
کہیں گھومنے نہیں جاتے
کہاں گھومنے جائیں گے فضول میں
بہت سی جگہ ہے گھومنے کے لیے حضول نے دماغ کو فریش ہوتا ہے گھومنے سے
نہیں ہم کو سب میں ہم کو اس سب میں من نہیں لگتا انٹرسٹ نہیں
ہاں سب کی اپنی اپنی پسند ہے
ہوں ہ
ہمیں تو گھومنا پسند ہے لیکن
کوئی فائدہ نہیں
فائدہ نہیں ہے لیکن پسند شوق
اچھا لگتا ہے گھومنے میں
اچھا تو لگتا ہے
ہاں
ہوں
جنگل طرف بھی اچھا ہی لگتا ہے
نہیں جنگل تو رکھنے لگتا ہے اچھا
لگتا ہے
گھومنے میں گھومنے میں
ہاں
اور کسم کھانے میں
ہاں اور کچھ کچھ ملتا ہے وہ سب کچھ کھانے میں دوست لوگ کے ساتھ گھومنے میں
ہوں
ہوں
چلو پھر ٹھیک ہے
ہاں
بعد میں کریں گے کال یا کرنا
ہاں
ہوں ج ہے سر
اا
جی جی چل سل سمجس آ اورر پکا کم کر سم خا جیا